اللہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسے ہو
جی ہم بھی مست ہیں ایسے آج ہمارے کلاس میں پالوشن کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی
یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اوپر سے پالوشن آج کل دنیا کے بارے میں ایک دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہر طرف ہوا پانی اور زمین کی الگ ہی باتیں ہو رہی ہے کیونکہ آج کل کہ ہمارے آجو بازو کیا ہے ہم جس ایریا میں رہتے ہیں کافی پولیوشن بڑھ گیا ہے
جی پالوشن سے انسان جانور اور پودے سب مستصر ہوتے ہیں
ہاں یہ تو ہے اور کافی نقصان اور کافی انسان جانور اور ا ا جو جیو جنتو ہے ان کو کافی نقصان اور صحت خراب ہونے کا چانس بڑھ رہا ہے ہر پولیوشن سے انسان جانور جیسے سب کو نقصان ہو رہے ہیں
ہوں سب تکلیف میں ہو جاتے ہیں پہلے لیکن یہ بتائیے ہمیں کی سب سے پہلے پالیوشن سے مراد کیا ہے
اس کا مطلب ہے کہ پولیوشن کا مطلب ہے ماحول کا گندہ یا آلود آلودہ ہو جانا
ہاں یعنی جب ہوا پانی یا زمین میں نقصان دہ چیز شامل ہو جائے ایسا
جی ہاں بالکل
ایئر پولیوشن سب سے زیادہ نظر آتا ہے نا
ہاں فریکٹس کا دھواں ا گاڑیوں کا ا اسموک اور گاربیج جلانا اس یہ سب سارے بڑے کارن ہیں
ہاں ایئر پلیوشن سے سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے اور استھما اور دوسری بیماری بھی ابھی آ سکتی ہے ہے نا ہم صحیح کہہ رہے ہیں
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ اور واٹر پولیوشن بھی بہت خطرناک ہے
جی بالکل خوب کہا
تو آپ کو آپ اپنے آس پاس صفائی رکھتی ہو کہ نہیں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے کہ کافی آج کل کے یوا بھی یوا پیڑی جو ہے ا گاربیج کہیں بھی پھینک دیتی ہے کچھ کلیاننیس کا کوئی بھی آ ڈسپلین یا پھر کوئی بھی اوئیرنیس نہیں ہے
جی آپ نے تو بالکل صحیح کہا ہم تو رکھتے ہیں اپنے گھر میں ہماری امی ہمیں کہتی ہے گھر کو صاف رکھنے کے لیے ہائجین رکھنے کے لیے تو ہم اپنے گھر میں صاف صفائی رکھتے ہیں اوپر سے ہماریے طر واٹر پلیوشن بہت بڑھ گیا ہے اور وہ بہت خطرناک ہوتا ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور فیکٹریز کا جو ویسٹ داروں اور سمندروں میں جاتے ہیں وہ پانی بہت خراب ہوتے ہیں سب کے لیے
جی اور مچھلیوں اور دوسری سمندری جیو جنتو کے لیے بھی کافی ہانی ہو جاتی ہے اور جیسے کہ لینڈ پولوشن کے بارے میں تم کیا جانتی ہو
لینڈ پولیوشن زیادہ تر پلاسٹک اور گاربیج کی وجہ سے ہوتا ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا
ہاں بالکل اور لوگ کہیں بھی اور زمین گندی ہو جاتی ہے اس سے انوالو مائنڈ بھی بہت خراب ہو جاتا ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہمیں گاربیج ادھر ادھر نہیں فینکنا چاہیے اسے ڈسٹ بن میں رکھنا چاہیے ہمیں ایسے پالیوشن نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی ایسے اپنی زمینوں کو خراب کرنا چاہیے اور آپ یہ بتائیے پہلے نائس پولیوشن بھی ایک مسئلہ ہے یا نہیں
جی جی بالکل یہ یہ بھی ایک ا کئی آ آ بڑا مسئلہ ہے اسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جیسے کہ آپ لاوڈ آواز میں کوئی بھی انس سان کو آپ پریشان نہ کریں پبلک پلیس پہ لاؤڈ ووائس کر کے لاؤڈ میوزک نہ چلائے اس سے نوائز پولیوشن کافی تیزی سے بڑھ سکتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا لاؤڈ آواز سے انسان پریشان ہو جا تا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کا اسٹریس پھر سر درد سب بڑھنے لگتا ہے پالوشن کا اثر صحت پر بہت برا ہوتا ہے ہے نا
جی بالکل اور پولیوشن انوائمنٹ کو بھی ا کافی زور پر نقصان پہنچاتا ہے
ہاں سانس کی بیماریاں اسکن پرابلمس اور پانی سے پھیلنے والی بیماریاں بن سکتی ہیں ایسے ا پالیوشن سے
جی جی بالکل اور ویسے گلوبل وارمنگ بھی پالیوشن سے ایک جڑا ہوا ہی ہے
جی جی بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں
جی آپ کے خیال سے پولیوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمارے خیال میں تو پولیوشن کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں صفائی صفائی زیادی کرنی چاہیے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنا گھر گھر سے لے کے باہر کے علاقے سب صاف کرنے چاہیے اور پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے ہے نا
جی بالکل زیادہ سے زیادہ ا درخواست ہے کہ ا کوئی بھی کا پلاسٹک اور کوئی بھی ویسٹیج ہے آپ اپنے آس پڑوس یا آپ کے کہیں ا راستے روڈ کہیں نالے نہ پھینکے آپ اس کو ایک گار بیج میں پھینکے اور ایک س سب چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو طریقے سے رہیں گے چلیں گے تو آپ بھی سیف رہو گے اور انوائرمنٹ بھی سیف رہے گا
ہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی فائدے مند ہو سکتا ہے گاربیج کو صحیح جگہ پھینکنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا
ہاں بالکل اور جیسے کہ فیکٹریز ویکٹریز جو ہیں ان کو بھی اپنے ویسٹیج ٹھیک طریقے سے ا ا کیا کہتے ہیں پھینکنے چاہیے وہ بھی کہیں پہ بھی نا پھینکنے چاہیے جیسے کی کئی سارے ندی نالے ہے جس میں اپنا وہ لوگ کیمیکل سب ڈال دیتے جس سے مچھلیوں کو جیو جنتو کو کافی نقصان ہوتا ہے
جی اسکول میں بھی اسٹوڈینٹس کو یہ ساری اوئیرنیس دینی چاہیے انوائرمنٹ کے بارے میں انوائرمنٹ ہماری ماں جیسی ہے ہماری امی سمان ہے ہمیں ان کی ان کا خیال رکھنا چاہیے ہے نا
جی
اگر بچپن سے ہی ابھی عادتیں سکھائی جائیں اچھی تو بچے اچھے کام کر سکتے ہیں
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا اور ہمیں ا اسکول میں تو بچے لوگ کو تو سکھانا ہی چاہیے کہ ا کیسے ہمیں صاف صفائی رکھنا ہے اور خاص کر کے ہم تو اپنے آپ کو بھی پہلے سدھارنا چاہیے ابھی پہلے غلط کرتے پھر دوسرے کو ہم سکھاتے کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے
جی جی آپ تو یہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں ہم بھی وہ تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے خود غلط کرتے ہیں پھر بعد میں جب دوسرا انسان اس چیز کو غلط کرتا ہے تو خود دوسرے کو ایسے کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کیجیے جب کہ یہ غلط ہوتا ہے پہلے ہمیں خود ہی سدھرنا چاہیے
اور کیا کہتے کہ آ ہمیں اب
تو پھر آپ کے خیال میں
ہاں جی
آپ اپنے گھر پہ صاف صفائی رکھتے ہیں
ہم اپنے گھر پہ تو کافی زیادہ ہم اپنے امی ابو کو بھی بول تے ہیں کہ صاف صفائی رکھنا چاہیے اور آ آ کافی زیادہ ہمیں صرف گھر کا ہی نہیں اپنے ا بول
جی جی آپ نے تو
صاف صفائی رکھنا چاہیے
ہوں بہت خوب کہا آپ نے صاف صفائی گھر سے شروعات ہونی چاہیے پہلے خود کے گھر کو صاف رکھیے پھر جا کے آپ دنیا کو صاف کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف کرتے ہیں ہماری امی کہتی ہیں ہمیں کہ پہلے خود کا گھر صاف کرو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ دیکھا کرو اپنے آس پاس کی چیزیں پھر اگر آ اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھیں گے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی افیکٹ پڑے گا اور بھی کچھ سمجھیں گے س رکھیں گے جس سے وہ بھی اپنے آس پاس کی چیزوں کا خیال کریں گے اور سندر رکھیں گے قدرت تو ایک اللہ کی دین ہے
اور ویسے ہمیں پیڑ پودے تو
اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے ہے نا اور یہ سب قدم اٹ ھانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہر چھوٹا قدم بہتر بن سکتا ہے آج پالوشن اور اس کے اصرت کے بارے میں بات کر کے ہمیں آپ سے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا چلو پھر آج ہم آج سے ہم اپنا اپنے آس پاس کی چیزوں کو خیال رکھیں گے صاف ستھرا رکھیں گے اللہ حافظ
اللہ حافظ